الل علیکم ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں آپ
جی جی اللہ کا شکر اور سنا
ہیلو جی جی جی اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ہوں جی جی اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں آپ بتائیے
بس اللہ کا شکر ہے
جی جی ج آج پھر ہم کون سے مول پہ بات کریں گے
جی آج ہم انسانیت پہ بات کریں گے
جی جی جی جی انسانیت پہ جی ٹھیک ہے نا جی فرمائیے
جی آج کل کے دور میں انسانیت دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے اس کا وجہ یہی ہے کہ کہہ انسان خود غرض بن چکا ہے
ا جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے آج کے دور پہ جو انسانیت ہے نا تو وہ بالکل دور ہوتی جا رہی ہے کیونکہ جو انسان ہے نا وہ صرف اپنے بارے میں سوچنے لگا ہے آج اپنے بارے میں دوسروں کے بارے میں سوچنا بہت کم کر دیا جبکہ ہمارے نبی صلیلہ عل وسلم نے فرما ہے کہ ہمیں خود سے پہلے نا دوسرے بارے میں سوچنا ہے اگر ہمارے گھر میں کھانا بن رہا ہے نا تو ہمارے اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہمیں اپنے گھر کا سالن بڑھا دینا ہے کیونکہ ہمارے گھر کے دس گھر دس گھر بائیں د گھر آگے دس گھر پٹپیچھے جو ہوتا ہے نا جو ہمارے پڑوسی رہتے ہیں ناپ ان کا ہمارے اوپر حق ہوتا ہے تو ان کو بھی ہیااتھ میں رہ کر کرنا ہےگرچ اچھی چیز لاتے نا تو ہمیں اس کو بانڑھکر کھانی ہے تاکہ جو لوگ اس کو نہیں خرید سکتے یا نہیں افورڈ کر سکتے ان کو بھی وہ چیزیں مل جائیں
جی آج کل کے دور میں انسانیت دن ب دن کام ہوتی جا رہی ہے اس کا وجہ یہی ہے کہ انسان لالچ بن چکا ہے ہر طرف انسان کو پیسہ ملنا چاہیے انسانیت کچھ نہیں ویلو رکھتی ہے صرف پسیی ان کو چاہیے اس کا وجہ یہی ہے کہ دن بہ دن انسان چاہے انسان کسی کا درم کا ہو لیکن انسانیت ہونی چاہی چاہے سکھ ہو مسلمان ہو عیسائی ہو لیکن وہ بعد میں پہلے وہ انسان ہونا چاہیے
صحیح بول رہے ہیں آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں
ہمارے مذہب میی بھی یہی لکھا ہے کہ انسانیت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے
بالکل ایک انسانی من کے اندر ہوگی نا ایک وہی انسان ایک اچھا انسان بن سکتا ہے کیونکہ ہمارا مزہب مزہب نہیں سکھاتا کہ ہم آپس بییر رکھ کر رہے کسی کے سھ بھی ہے نا ہمیں سب سب کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے سب کی مدد کرنی چاہیے ہے نا ہمیں دیکھ ہمہی چاہیے ہمارے معاشرے میں کون غریب ہے کون پریشان ہے کون بیمار ہے اس کی بھی ہمیں مدد کرنی چاہیے کیونکہ اللہ پاک مدد کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے اور اگر ہم کسی مطلب بیمار کی ہانا بیماروں کی وہ کریں گے کنتا مدد کریں گے بیمار انسان کی تو اس میں بھی اللہ پاک ہمیں بہت ثواب دیتے ہیں کیونکہ بیمار کی عیادت کرنا سنت بھی ہے اور ہمارے نبی کو پسند بھی تھی تو ہمیں کرنا چاہیے اس کو دیکھ جانا چاہیے اس کو دیکھنے جائیں تو اس کے لیے فھل وغیرہ لے کر جائیں تو اس کو اچھا لگے گا تھوڑا سا
جی جی آپ نے صحیح فرمایا اسی لیے جو مسلمان یہ جو دارلعلوم ٹرسٹ وسٹ کھولتے ہیں اسی لیے تاکہ دوسروں کی مدد ہو جائے چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کو مدد ہو جائے اس لیے آج آج کل انسان اس کے اس راستے سے انسان دن ب دن دور ہی ہوتے جا رہا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ انسان پیسوں کے پیچھے لالچ بن چکا ہے خالی پیسے چاہیے چاہے وہ کہاں سے بھی آ جائے ان اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے صرف پانچ سو آنا چاہیے اسی لیے تو آج دن بدن انسان انسان کو قتل کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ انسانیت ختم ہو ہوتی جا رہی ہے اسی لیے ہمیں ایک ماحول بنانا چاہیے چاہے سکھ ہو مسلمان ہو عیسائی ہو ہم مذہب ہم گھر میں اختیار کرتے ہیں لیکن جب انسان باہر نکلتا ہے تب انسان کو انسانیت اختیار کرنی چاہیے مذہب اپنی اپنی جگہ چاہے سکھوں سکھ گردوار میں عبادت کر ملم مسلمان مسجد میں کرہی ہندو مندر میں کرہی لیکن وہ الگ مسئلہ ہے لیکن جب انسان ایک ہی ساتھ بیٹھے تو انسانیت ہی ہونی چاہیے
بالکل آپ نے صحیح فرمایا بے شک آپ نے درست کہا ہے کیا ہے نا ہم ج اپنے ملک میں رہتے ہیں نا وہاں سبھی دھرموں کے لوگ رہتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی تو جو ہمارا ملک ہے نا وہ سبھی دھرموں کی عزت کرتا ہے تو اس سے ہمیں بھی سبھی دموں کی عزت کرنی چاہیے ہمیں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے ہے نا سب کے مدد کرنی چاہیے اور کسی کی بھی جو دھرم کو ہمیں اس کی بےزتی نہیں کرنی چاہیے کیکہ ہر انسان کا جو دھرم ہوتا ہے نا اس کے لیے سب سے بڑا ہوتا ہے اس لیے ہمیں سبھی دھرم کی عزت کر کے اور سامنے والوں کو خوش رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے دیش میں شانتی اور ایک تا بنی رہے
جی جی کچھ لوگ تو ایسے بھی ہے معاشرے میں جو انسانیت کو بہت نقصان پہنچ
بالکل بالکل آج کے لوگ نا لالچی ہو گئے ہیں کیا نا ان کو نہا صحیح غط میں فرق ہے نہیں وہ صرف اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ مطلب کسی کا نقصان ہو تو ہو رہ ہمارا بس فائدہ ہو ہم بس خوش رہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ معاشرے کی بہت غلط پوچے آج کل کتنےوم ٹرسٹ جیسے چلتے ہیں نا
جی جی
تو وہ بہت اچھا انسانیت کے لیے کر رہے ہیں چیز جو کو پڑھاتے ہیں بچوں کو سشن چری عوام فاؤنڈیشن بہت سے فؤنڈیشن تھ تو وہ بچوں کو م فری میں پڑھائی کرواتے ہیں اور مریضوں کا علاج کرواتے ہیں کوئی غریب ہے اسے گھر میں کھانا نہیں ہے تو اس کو کھانا کرواتے ہیں تو یہ سب چیزیں دیکھی کوئی بھی چیز اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے تو ہمیں نہا اچھائی سھ د رہا ہے ہمیشہ برائی کا سھ کبھی نہیں لتا
جی جی آپ نے سےیح بات بولی کہ آج انسان کو سچی کی طرف زیادہ توجہ دینا بہ نسبط غلط راستتے س تو اس سے ہمیں یہ فائدہ بھی ملے مذہب کو بھی فائدہ ملے گا اور انسانیت کو بھی لیکن ہمیں پیارے کا سلسلوں نے اتنا انسانیت کو بڑھاوا دیا کہ آج تک ہر مذہب کے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں اس میں محبت ما محبت کی درزیا اور خاص کر انسانیت پہ زور دیا تو
ہمارے نبی کی تو بات ہی بات ہی نہیں ڈادی کیونکہ ہمارے نبی کے اوپر جو ایک اپپ نے وہ واقعہ سنا ہمارے ن بی کے اوپر ایک جو تھی وہ کچرا پنیکتی تھی ایک عورت ہے نا ڈیلی کچرا پھییکتی تھی جب وہ مدییننے کی گلیوں سے گزرتے تھے پھر ایک دن انہوں نے کچرا نہیں پھینکا دو دن نہیں پھینکا وہ بیمار ہو گئی تو ہمارے نوی کی عیاادت کے لیے پہنچے انہیں لگا کہ یہ جو تھیں اماں روز کا چرہ پھینکتی تھی میرے اوپر آج وہ ااں نہیں آئیں تو چاہتا کوئی اور انسان ہوتا تو ان کو نہ دیکھنے جاتا کیونکہ وہ کو برا کری تھی ان کے ساتھ لیکن ان ان کو بھی دیکھنے گئے ہے نا اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھا اچ چھائی کی طرف آ جائی جانا چاہیے پھر وہ گئے دیکھنے تو وہ جو اما تیں وہ بیمار پڑی تھیں تو ان کو دیکھ گیا کہ بزگ پک گئے جب ان کے گھر تو ان ان ان اما نے سوچا کہ مطلب کہ یہ اتنا برا کرنے کے بعد بھی یہ ہمیں دیکھنے آئے ہیں تو وہ پھر ان پہ ایمان لیائی ہے نا اسلام کو قبول کر لیا کہ مطلب یہ کتنا اچھا دھرم ہے کتنا اچھا ہے کیا کرتے ہیں جو اتنی اچھی طق سےکھاتے تو ہمارے نبی نے جو کہا ہم ان کے بدائی ماتوں پہ عمل کرنا چاہیے اسی میں ہماری کامیابی ہے
جی جی بہت سے واقعات ہے جو نبی پسلم سے پیش آئے کہ دوسرے مذہب کے لوگ ان کو بہت ستاتے تھے لیکن نبی پہ رہے آ کہ نبی سس نے اس نے صبر رکھا اور مائ محبت کا درج دیا اسی مائ محبت کی درس کی وجہ سے وہ اسلام میں آئے اگر وہ نبا سے ب ب یہ س سے بھی تیزی کرے گے تو انسان اسلام سے دور دن بہ دن ہوتا جا رہا ہے لیکن اس نے مائ محبت کا سبق دیا تو اس اس کی وجہ سے وہ لوگ اسلام میں آئے اور اس علمہ پڑا تو ہمیں بھی پوری انسانیت کو اسی طرح اسی راستے پہ چلنا ہے کہ جو پیارے عکسص نے بولا کہا اس پر عمل کرے تاکہ آنے والی جو جنریشن ہے ان کو بھی اس کا سبق ملے کہ انسانیت کیا چیز ہے
بالکل کہ جو اسلام ہے نا ہمج تک بہت قربانیوں کے بعد پہنچا ہے نا ہمارے نبیوں کی قربانیاں ہیں ان کے بچوں کی قربانیاں ہیں ان کے نوازوں کی قربانیاں تو ہمیں جہاں پہ تو آسانی سے مل گیا تو ہم اس کی عزت نہیں کرتے ہیں لیکن ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اسلام دھرم کی بہت عزت کرنی چاہیے ہماری سنتوں میں نبی کی سنتوں میں عمل کرنا چاہیے کیکہ سنت سے کامیابی کا راستہ جاتا ہے
انسان کو تب کچھ ملتا ہے جب انسان قربانی دیتا ہے قربانی کے بغیر کچھ نہیں ملتا ہے جب انسان صبح نکلتا ہے شام کو وہ کچھ نہ کچھ پیسے لاتا ہے چاہے مزدوری کر کے یا گورمنٹ جاب کر کے یا پرائیویٹ جاب کر کے جب انسان نکلتا گھر سے ہی کوئی گھر میں بیٹھے گا وہ کیا لائے گا کچھ نہیں اس لیے محنت سے انسان کو سب کچھ ملتا ہے چاہے روزگار ہو چاہے روز روٹی ہو تو انسان کو محنت سے ہی ملتی
بالکل محنت کرنا چاہیے اور انسانیت کو قائم رکھ نا چاہیے یہ دو زندگی کے اگر ہم اصول بنا لیں گے تو اللہ پاک ہم کو ہمیشہ خ رکھیں گے اور کامیابی دیں گے اور کسی کے ساتھ غلط کر کے یا محنت نہ کر کے ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے اگر اس کے بنا ہمیں کامیابی ملتی بھی ہے نا تو وہ دو پل کی رہتی ہے وہ ہمیشہ کی نہیں رہتی ہے
جی جی اسی لیے اسی لیے آج جن ب دن دنیا کو زوال کی طرف کھینچ رہی ہے اس اسی لیے انسانیت کی کوئی قدر نہیں کی جا رہی ہے انسان کی دن بہ دن جنازے نکالا جا رہا ہے
بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے اور کیا ہے نا ہمیں کیا ہے نا اپنے خود سے شروعات کرنی ہے ہمیں اپنے امی ابو اپنے بھائی بہن اپنے اپنے بچوں اپنے گھر سے شروعات کر دی ہے چیزیں ہوتی ہے نا ہم دنیا کو نہیں بدل سکتے لیکن خود کو بدل کے دنیا کو کو مثال دے سکتے ہیں نا کہ ایسا کرنا کر کے ہاں بول کے زیادہ سے اچھا ہے کہ ہم کر کے دکھائیں لوگوں کو
جی جی جی
چلیے آج سے آج آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور انشاء اللہ آگے بھی آپ سے گفتگو بنی رہے گی
جی جی جی السلام علیکم